وہد میں مسلم ہوی
اور بتائیے نام ہی اب لوگ کیسے ہیں بھ جن
سب ف
تھوڑا آواز تھوڑا فریش نہیں آ رہا ہے بڑیا
اب ٹھیک کیا بھ جے
ٹھیک ہے کیا کیا کھانا کھائے ہیں بھائی جان
ہمم
جی
چاول کھائے ہیں دال چال سب چیز کھائے ہیں سبزی کھائے ہیں اور اچار کھائے ہیں
جی خود خود خود سے بنایا کہ امیزان بنائے گی
ہمیں جام میں اب توپ خالی ہے
جی ہم بھی کھانا کھا لیے
کیا س کہ
ہم کھائے ہیں آج چکن بریانی کھائے ہیں پھر مچھلی بھی کھائے ہیں پھر چاول کھائے ہیں سلاد کھائے ہیں سلاد میں کھیرا گاجر چکندر اور نیمبو تھا اس اس میں ہری مرچ تھی پھر آم کا چٹنی کھائے ہیں یہی سب کھائے ہیں بھائی
یا توتا ب نہیں بلا آ ہلو ہیلو
ہیلو
بولیے نا بائی جان کہ نہیں بولتا ہے
آپ کہیں نہیں بول رہے ہیں بھائی جان کسی سے بات کر رہے ہیں
نہیں بھائی ہم پ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں
ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اور بتائیے نا ادھر موسم کیسا ہے
پت ہی بھائی جان آپ کے یہاں کیسا ہے
ادھر بھی وہیں حال ہے دو کہر کو بہت گرمی پڑ رہی بھیا
اب تک کر رہے ہیں بھائی جان دن میں کم سے کم چار سے پانچ لیٹر پانی
جی ہم تو پیتے ہیں بھائی جان آپ اپنا سوچیے
ہاں وہ تو پارٹی پ بگتے رکھے ہیں گھر پ موے لگا دی تھ بالق نہیں
تو ویس کاہ ل پیتے ہیں
کون میں منہ لگا کے پینے کا عدر چھوٹ گیا ہے نا اسی لیے بالٹی میں منہ لگا کے پیتے ہیں
ہاں اب جی جھاڑو لے کا ہے جانتے ہیں اور بتائیے نا بقرریید میں گھر پہ رہنا ہے کہ کہیں جانا ہے گھومنے
سوچ جائ اس پر بقرریید میں اپنے گر گرل فرینڈ کے ساتھ جائیں وہیں اچھی جگہ
کہاں جانا ہے بھائی
ہ بس وہی جا سب کوئی جاتا ہے
میرا بھی سب بڑھیا ہے بھائی جن سب خرییے تھے
آپ کوبھی لے کے چلے گا
ہم کل جائیں گے بھائی جان آپ لوگ جائیے آپ دونوں
آپ تو یہ رکھوال ہی پڑیے گا
ہم کت ہی رکھواری کریں گے آپ جائیے آپ دونوں آپ رکھواری خود نہیں کر سکتے ہیں تو بھیج دیجیے ہمارے ساتھ
آپ تنی وہ ہیلپ کر دیجے گا
نہیں آتا ہے کا نہیں آتا ہے
س ن
بااک بھائی جان جھوٹ بول رہے ہیں آپ کا کوئی نہیں
ارے آپ کے ساتھ کیے ہیں تو آپ کو پت نہ ہے کیسے کرتے ہیں
آپ پت ہے پتا ہے پتا ہے یاد ہے بھائی جان آپ کو چے تھے
جھوٹ بولتے ہیں ب
ہاں ہم جھوٹ بولتے ہیں کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ بھاگ گئے تھے کھسییا کر اسی سے ہم کو بولتے ہیں کہ ہاں ویسے آپ کرتے ہیں بھائی جان یاار نہیں یار ہے
سم گئی د ایک دم ڈاج دے پر چ
اور بتائیے نا بھائی جان ادھر آم کا موسم تو چل رہا ہوگا تو آم رس بنانانی آتی ہے آپ کو
نہیں بجے ہم بناتے نہیں خرید چٹکی لیتے ہیں اتنا محنت نہیں کرتےے ہیں
اچھا خرید کر پیتے ہیں مطلب کیسا بناتا ہے جو جسے خریدتے ہیں وہ کیسے بناتا ہے تھوڑا ہم کو بھی سکھائیے
بازار میں می نہیں ہے م جا پتالس ل بازار میں ملتا نہیں ہے ہ ہ
اور لیچی کھائے ہیں کہ نہیں بھیا
لچی لچی تو ہمارا فیورورٹ ہے ہمپ سوچے ہیں آپ کے باغیچے میں سے تو بھی چالو ہے
آئیے نا بائی جان رھو آ کرنے والا کو رکھے ہیں کوتا ہے کٹ لگا گ بس آئیے گا تو پوچھ لیجیے گا ایک بار آرام سے نہ تھا کاٹ اٹ لے گا سچ اس کھلا رہتا ہے
تو اس کا ٹینشن آپ مت لیجیے گا بھائی جان
کاہ نہ ہی لیں گے بھائی اگر آپ کو کاٹ لے گا تو دقت نہیں ہو جائے گا
کون کات ہے کا اس کو پ ہے وہی چلے گا
اچھا اور بتائیے آئیے آئیے ضرور آئیے کھلائیں گے بھائی جان لیچی مذاق کر رہے تھے اور بتائیے نا کھیل میں آپ کو کیا کیا پسند ہے
تو م چ بہ چلیے گیا ہمارے س
نہ آپ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے اور بتائیے نا اور کیا پسند ہے
اور ہروٹو پسند لوٹ بہت کہتے ہیں
آپ کو پسند ہے لیھے
جی بہت پسند ہے لوڈو بھائی جان لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں بیٹھ کے
آپ کو یاد ہے ہم آپ کو کاتے تھے روٹی تو پے لاتے تھے
یادیں نہیں ہے کھیلے ہی نہیں ہے ابھی ہمارے سام تک پیسے کاٹے ہوں گے اپ بہت ججھارو جھوٹ بولتے ہیں بھائیان سام جو جھارو جھوٹ بولتے ہیں
تو چلی بتائیے اور بتائیے کہاں گ گھوم چلیے گا بتائیے نا
ہم تو بھائی جان چلیں گے گوا پھر پونے
س سوچ رہے ہیں کہ سر بقرریید میں آپ کو ہم ایک ہنسی گفٹ کرتے
ہم بھی دو کھسی گفٹ کر دیں گے
ہماں وہ سب نہیں کاٹتے ہیں بھجن آپ کاٹ کے لائیے گا
اط نہیں ہے کا کاہے بہت سوادشٹ ک لگے گا
اس کو آپ پہلے کاٹ کے لائیے گا آپ ہی نہا کھاتے ہیں وہ سب جو کاٹا جاتا ہے تو آپ
ہماں ہم تو پھانسی نہیں کاتے ہیں بھائی ج ہم
آپ ہی نہا بول رہے تھے کھانسی کا تھان کھانسی کا تو آپ تھان کھاتے ہیں پھر اس کا گ ہوتا ہے نا نہیں آپ بول رہے تھے کھانسی کا تھان کھاتے ہیں
نہیں بھائی ج سب کے شامنے م آپ بکری کا تھھان ہوتا ہے اچھا لگتا ہے
کھانسی کا چوز تو پہلے کھائے کہ نہیں
ہاں چاہیںشالکسا آپ کہ آپ کیے آپ کھیا نہیں تھ آپ کو کیسے ل نہیں بھائی ج چوڑا کٹ کر چی بچی باغ کھیں
اچھا کیسا لگا تھا
ایسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے بھ ج آپ نہیں کھائے تھے کیا
ہم وہ سب نہیں کھاتے چستتا وستا ہم مانس کھات
تو کیا کیا کات ہیں تو
اور اور بتائیے نا بھیا کیا کیا بنا لیتے ہیں کھانا میں
ہم
جی آپ آپ ہی سے نہ ب پوچھیں گے مطلب
ہم بن لیتے ہیں کھچڑی بس اتنے ہی
کھچڑی بناتے ہیں اب کھچڑی بھ جان کون کھاتا ہے کھچڑیچڑی آپ ہی بتا
اس لیے ہم کھاتے ہیں بھائی ہم ب کھاتے ہیں ہم کو اچھا لگتا ہے
اب کھانا چاہیے کھچڑی میں پرو کھچڑی میں پروٹین زیادہ نہیں ہوتا ہے اتنا پروٹین اس سے زیادہ تو میٹ مچھلی میں ہے بھائی جیسے مرغا ہو گیا مٹن ہویا ہاں تو آپ کے ابو تو آپ مت بنائیے امی جان کو بھی بناانا دیجیے سمھے ہم کو تو سب چیز آتا ہے بنانے میں
اچھا تو نہیں بتائیے تو مٹن پضہ بنتا ہے
مٹن کیسے بنتا ہے اب امیزن بنائی ہے کہ نہیں ابھی مٹن
ہم تو بناتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں لگ
تو دیکھ لیجے گا آ جائے گا بنانے امی جان ہ آپ کہ امی جان ہم سے بھی اچھی بناتی ہوگی تو اچھا رہے گا دیکھیے گا تو
اب کی ہممی جان نہیں بنا
میری امی جان مٹن نہیں بناتی ہے صرف چکن بناتی ہے
چلی ج کوئی بات نہیں نہیں بتائیے کرتا ہوں
جی
ہم چاہیے ہم آپ بتا سکتے ہیں کھچڑی کیسے منایا جاتا ہےے اتنا لینڈ ہے
ہاں کھچڑی میں زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے تو آپ تو بتا ہی دیجیے گا
ہاں زیادہ کچھ کیا ہے نمک ہو آپ زیادہ ڈال دیں گے تو خراب ہو جائے گا کو رہ گی زیادہ کچھ نہیں
ہم نہیں ڈالتے ہیں زیادہ نمک
ہاں تب سھیک بناتے ہوں گے کہیں نہیں کہ گی
پھیکا کون بناتا ہے آپ بناتے ہیں کیا بنا نمک کہ کھچڑی کیسے بنے اور بتائیے نا اامی ابو جان لوگ خیریت ہے نا
ہاں بھائی سب کلی ہوتی
خھاندان میں سب کوئی خریت ہے
ج س
چلیے بھائی جان ٹھیک ہے اللہ حافظ
یہ کرا لگ
اللہ آافس بھ جان
اللہ حافظ بائیا